ہلو ہاں جی بولو
سرور ایشو آ رہا ہے
ہم اور کیا کر میں بھی کر رہی تھی بات آپ کو آپ کی آواز مجھےارہی تھی لیکن آپ کو میری نہیں آ رہی تھی
اچھا چائے وائے پی
ہاں
اچھا
آپ نے چائے پی میں نے کیا تھا جانوں کو فون وہ اب نخرے کر رہی ہے
آپ کے بن نہیں آؤں گی
ہم
کیا
ایسے ہی بولو فون پہ کیا کرنا ہے
تو ٹھیک ہے بولنا
ہم
ایسے ہی بولو
میں اس کو میسج کی تھی کرو ایپ ڈاؤن پتہ نہیں کیا کرے گی آپ آپ دیکھیں گے کیا کریں گے اس کی مرضی اس کے روز کے نخری ہوتی ہے
ٹھیک مجھے لگا وہ آئے گی شاید
وہ آتی اس کو شاید ماما نے کچھ کہا ہوگا اصل میں پرسوں ہوئی ہے بات اس کو اس کی بہن نے بولا ہے مطلب جب اس کو بولا ہے ادھر آنے کے لیے ماسی نے تو بیا نے نہیں مانا ہے پھر بولی پھر بولا ہے کہ اس کی ماں نے جب تمہاری ماں فون کرتی ہے جب تمہاری ماں فون کرتی ہے تم اس کو بیجتے ہو جب تمہاری بہن فون کرتی ہے تب بیجتے ہو آج میری بہن نے فون کیا تو نہیں بھیجا جب کل اب آپ ان میں سے کوئی فون کرے گا
میں بھی نہیں بھیجوں گی
ہوں گی تو ہو سکتا ہے وہی بات ہوگئی ہوگی میں نے کہا چلو م آ جاؤ اچھا اچھی بات ہے جن ون ہے چلو بیٹھو
ٹھیک اپنے اپنے حساب کیا اس میں انسان کنفیوز ہی ہوتا ہے
اچھا سب گئے
آج سنڈے آج کہاں جائیں گے
گھر پہ ہی ہے آج
آج گھر پہ ہی ہاں بول رہی ہو نا بچے باول رہے گھومنے لے جو
تو جاؤ
ارے مسئلہ ہے نا یہاں سے ہے نا وہ قورتا بیٹا اب اس کو بھی لیےتے مگر دیکھو مطلب بچہ جب جائے گا م پانی والے اسپاٹ پہ وہ تو مطلب پانی میں جائے گا ہی واٹر فائٹنگ تو کرے گا ہی ان کو پرسوں چاچو نے لیا تھا تینوں بچوں کو ادھر شالیمار وہ نے وہاں بھی واٹر پارٹی کی تھی اس پر اس کو مار اتنا مارا اتنا مارا پوچھو ہی مت ظفیر کو
ج
تو بچے کو چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ جی برکتیں ہے پھر
آپ کو پتاہ کیا کرنا آپ کو نکالنا تھا کو اس کو تھوڑی بولنا تھا
ارے یار وہ بھی بچہ ہے
تو پھر کیا ہی کر لے جاؤ اپنے ساتھ ہی پھر
اب ایک ہے اس کو مطلب کل آ سب نکلا تھا نا زنارا کو لینے اس کی ماں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں پہل نہیں چلو اندر چلو اندر پھر اس کو مطلب پھر اس کو پتا نہیں کس نے بولا چھوڑو اس کو اس کو جانے دو چاچو کے ساتھ اچھی مینٹلٹی ہے اس کی م چھوڑو اس کو جانے دو
پچھلی بار اس کو میری دیورانی نے اس کی بیٹی کو بولا تھا آنے کے لیے اس نے نخری کی پھر میں اسے چھوڑو مت بولو
اچھی حرکت ہی ن مطلب ایک تو انسان ان کو اتنا کرتا ہے اوپر سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے یا پھر انسان کو یاد رہنا چاہیے
بالکل مدر
بار کرتی ہے س کی
نہیں کیا
اقرأ کیا کر رہی ہے آج کل
بس ہوگی اس کے اگزامس و نش
ہو گئے نا سیمسٹر کمپلیٹ گریجویشن اس کی ہوگئی آگے کا کیا پلان ہے ہ
بیٹھی ہو ابھی دیکھیں گے اب کیا کرے گی آگے ابھی پتہ نہیں
تو ریزوم وزوم ڈالا تھا اسکول میں
میں نے کہا تھا بنا ریزیوم اور بیجو کسی اسکول میں اوراس میں نے دیکھا تھا آر پی اسکول ناگبل میں شاید یہ تھا
ہاں ناس بل میں بھی لو پورہ میں بھی نکلی ہے ہ
کی وہ اچھا اسکول ہے اس وجہ سے میں ایک کوو کہہ رہی تھی وہیں پہ کرو
ہوں
ابھی سہی اچ
ٹھیک
اندر جاکے کیا کریے کیونکہ ایک چیز سے اسکول میں اسٹریس بھی بہت ہوتا ہے
ھممم
ٹیچر کو اس اس
اسکول ڈائس ہے بند وہ ہر کسی کام میں ہوتا ہے اگر انسان آفس ورک کرے گا اس میں نہیں بند ہوتا ہے کمپنی مل جائے گا اس میں بھی بنک ہوتا ہے بنک ہر ایک میرے حساب ٹیچنگ اچھی ہے اب اس میں کیا ہے ٹرسٹ ہے محنت ہے زیادہ محنت ہی چاہے ٹیچنگ اچھی
ہم
اور رحان کیا کر رہے ہیں
ہاں نہیں گھر پئی ہے
اچھا ٹھیک مجھے لگا نکلا ہوا تم نے
یہاں پہ اس کا ایک دوست ہے وہ نٹی بھرا سائڈ سے ہے تو وہاں پہ وہ بھی گیا ہے نانی ہل سممیرس میں سارے جاتے ہیں نا وہ بھی وہاں پہ ہے ہی نہیں
اچھا ٹھیک
تو پھر کھی بیٹا ہوگا نہیں ہوا پھر ویسے ماموں ہیں نا اس کے
بور کہاں سے ہوگ
کیسی ہیلو
ہاں جی
ہاں جی بولیے
اور باقی
باقی کیا آپ کیا کر رہی ہو
بس گھر کا کام آپ ہو گئی فری
نہیں میں ابھی بھی کام کر رہی ہوں
ابھی بھی
کپڑے دھو رہی ہوں کپڑے دھو رہی ہوں کپڑے
کپڑے دھو رہی ہو اگزامس ہو گئے ختم
ہاں ایگزامس ہو گئے پرسوں تھا لاسٹ پیپر ہو گیا ختم
اچھا ٹھیک اب رزلٹ کا وائٹ ہے ہاں اس کے بعد کیا پلان ہے
اس کے بعد دیکھوں گی کہیں ریزیوم ویزیوم ڈالوں گی کسی اسکول میں
اسکول میں ہے کمپیوٹرس اتے ہیں
نہیں کمپیوٹر بھی کروں گی نا سینٹر جوائن کروں گی نا پرسوں سے ہاں وہ اچھا ہے اس کو اسکوپ اچھا ہے پھر
ہاں ٹیلی والی سیکھو
ہوں ہاں
پھرا
ہم سب ساری فرینڈس جائیں گی نا اب ایک ساتھ تو انہوں نے کہا اب ایک ساتھ ہی جائیں گے پھر کہیں سینٹر تو
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ آج کل زیادہ نا مطلب کمپیوٹر کی نالیج ہونی چاہیے زیادہ
ہاں اگر اس نے پڑھا وہاں سے کم ہوگا لیکن کمپیوٹر آ
کمپیوٹر ہونا چاہیے
ہاں
اس میں سے کوئی کورس کر لو
ہاں اسی میں دیکھوں گی اب ٹیلی کروں گی ٹیلی جی ایس ٹی وغیرہ
ٹیلی آتا نا اس وٹرپ سی میں ہی
ہاں
سی کورس ہے اس میں ٹیلی آتا ہے اس میں شاید چھ آتے ہیں ٹیلی بھی اور بھی کیونکہ میں نے خود بھی کیا ہے ٹیلی
ہاں وہ اچھی چیز ہے لیکن اسے ن اس کا اچھا سکوپ ہے
ٹیلی میں بس اتنا دیکھنا ڈیبٹ کیا ہے کریڈٹ کیا ہے ٹیلی میں زیادہ نہیں ہے وہ کوئی ٹف تھی وہی بول رہا ڈیبٹ کتنا ہی کریڈ کتنے بزنس میں کتنا لاس ہے کتنا پروفٹ جا رہا ہے وہی ٹیلی کا مین وہی ہے اور اگر کہیں پھر کمپیوٹر آپریٹر کی کے لیے بھی جاؤ گی وہاں پہ آرام سے کام کر سکتی ہو اگر ٹیلی آیا ہوگا
ہاں اور آپ کیا کر رہی تھی
میم صفائی کر رہی تھی آج گھر کی کچن وچن دھویا آج
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں ایک ہی کام تھوڑی ہوتا ہے
ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں
آپ کی دیدی کے ساتھ اس کے گھر جانا ہے
ہاں ہاں سوچ رہی ہ یہ بول رہی تھی بول رہی تھی کہ جانا ہے ضروری تو آ جاؤ پھر اچھا لگے گا ہمیں ا میں نے بولا چلو ٹھیک ہے
اب کیا کرنا ہے گھر میں
ہاں اب تو کوئی کام ہی نہیں ہے فی الحال
اور فی الحال کوئی کام نہیں ہے
ہوں
میری کزنس کو میں دیکھتی ہوں ادھر سے
ہاں آتے ہیں وہ کبھی کبھی دیکھتی ہوں میں
اچھا ٹھیک آ یاترا کو دیکھتی ہو
میں یاترا کو نہیں دیکھتی ہوں پرسوں ایک بار گئے تھے ہم اکٹے عید سے پہلے گئے تھے تب یہ لال چوک تک پھر پھر سارے گئے تھے تو پھر ہم بھی گئے تھے
وہ بھی وہ کس کے ساتھ تھی
اے جی وغیرہ ہے نا اے جی کے ساتھ ہیں سارے گئے تھے چھوٹے رٹی ووٹیئے گئے تھے ہم کچھ لانا تھا لال چوک سے پھر ہم نے کہا ای جنہیں میں دکھاؤں گی مال تو پھر ہم مال گئے تھے
اچھا ٹھیک پھر کی کوئی شاپنگ
ہاں لایا پھر ایسے ہی اور مہندی وہندی لگائی میں نے اور ہاں
اور سنا
کیا آپ بولو کچھ اس کو ختم ہی نہیں ہوتا ہے کام نہیں ابھی ابھی میں دھو رہی ہوں ابھی میں نے اب شیٹ اٹھایا کچن کا
اچھا ٹھیک
ہاں دیدی نے بولا ابھی یہ بھی تھوڑا گندا ہی ہو گیا ہے تو کر صاف یہ میں نے اب خود ہی میں نے خود ہی کیا اب یہ ہے نا بچوں کے ساتھ ہی اس کو وہ مت بیٹھتا ہے وہ چھوٹا والا اسی لیے
نہیں چوٹا والا اس کو بہت تنگ لگتا
ہاں یہاں پہ یہ آٹو کا کو دیکھنا ہے نا وہ اس کو وہ ارتھ وغیرہ ہوتی ہے نا وہی دیکھ رہے ہیں کہاں پہ پہ کیا اس کو کھودنا ہے کہیں پہ پتا نہیں کوئی ہمم اسی کی میری فرینڈ کی بہن کی ہے ہاں بہن کی بہن کی ہے یہیں پہ پاس نہیں
اچھا بس
ہمم بس ہاں